ول سلام بھائی کیسے ہو بھائی
ہاں میں میں ٹھیک ہ آپ کی ہاں شکر اللہ کا بھائی آواز اچھی آ رہی ہے نا
ہاں بھائی آواز اچھی آ رہی ہے آپ کی بہت اچھی آواز آ رہی ہے اور وہ تو ابھی آواز ہی نہیں آ رہی اچی بھائی یار آپ نے تو
تھا بھائی سور بھائی سی پام جو سے پہل جو سے پہلے کال کی نا اس کا ڈیوریشن ہوگیا میں نے برابر ٹم پہ کال کر کی نا
ہاں بھائی
اس کا ڈیوریشن مگر ساڑھے سات منٹ ہو گئے تھا اگر سڑھے سات منٹ میں سے تین منٹ بھی افیکٹ ہو گیا نا
ہاں ہاں بھائی بائی بائی بھائی بھائی وہ تو ٹھیک ہے بائی بھائی بائی بھائی ہاں بھائی بائی بائی بائی اور ب بھائی کیا کر رہے ہو بھائی ہمیں جانا ہے نا کرکٹ کھیلنے آ جا آپ جلدی وہاں سے
جانا ہے باہ کرکٹ کھیلنے
بھائی کرکٹ کھیلنے جان ہے بھائی
ہاں
بھائی ادھر ہی جانا ہے نا بھائی کرکٹ کھیلنے بھائی
کس کس جگہ جا پی آر سی
بھائی ٹی آر سے یہاں جائیں کرکٹ کھیلنے بھائی آ جانا آپ بھی چل رہی بھائی
بھائی کون کون ہے وہ آپ
تو آپ آپ ک کس سے جانا ہے بھائی سب کوئی جانا ہے بھائی
جیسے کہ کس کس کو
میرے کول جان ہے بھائی
اور آپ کو جانا ہے اور کس کو جانا ہے فہیم فہیم ڈرائی کو بھی جانا ہے
کبھی جانا ہے سب کچھ جانا ہے بھائی
اچھا ٹھیک بھائی کتنے پلیئر ہو آپ کیا کھیلو گے ٹی ٹوینٹی کھیلو گے یا ون ڈے یا
اب بھائی میں میں ٹیٹن کھیلتا ہوں بھائی
ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہو
بھائی ٹی ٹین کھیلتا ہوں میں بھائی ٹی ٹین ٹی ین میں مزہ آتا ہے بھائی کوسکو کوس کو ٹورنامنٹ میں مزہ آتا ہے بھائی
ہاں بائی ٹھیک ہے
اور بولو آپ میں ٹھیک اور آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے آ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی میں کیا بولوں بھائی آپ بتاؤ وہیں سے کچھ شاعری واعری بہت اچھی سی بھائی
شہری بولو بائی گیٹ کرو بھائی میں شہری بولوں گا اچی سے
ہاں بھائی بتا چلے آپ ش بھائی تجھے تو نیند چڑھ رہی ہے بھائی یار
ہاں بھائی شاعری اچھا ویٹ کرو
کی بھائی آیا
بھائی آج رات کو فکر گ بھائی میں نے نہیں کی ہے نا میری یہ کتنی کال ہے پہلے آپ کی اس کے بعد میں نے کی اس کے بعد
نہیں بھائی
نہیں دیکھو سب سے پہلے میں نے کی اس کے بعد آپ نے کی اس کے بعد میں نے کی یہ چوتھی کال ہے میرے آج دن کی بھائی میں نے
ہاں بائے بائے بائے بائے ہاں بائے بائے بائے بائے
ہاں بھائی بھائی میں نے دیکھا میں کچھ بھائی ساری سننی ہے بھائی سناو تو میں بھی خوش ہوں کوئی اس سے جگہ کہیں گئے اگر وہ خوش ہے مجھے بے کررار کرتے ہوئے تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹ گیا محتوبہ کو بہت پیدا کرتے ہو
واہ و و واہ واہ واہ یہ کہاں سے لاتے ہو آپ اتنی اچھی سی شاعری بھائی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر
ہاں بھائی ہاں اور رامج بولو باہائی آرد کرنے سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی میرے گھر میں بھی سب ٹھیک کیا آپ کے گھر میں سب
ہاں شکر اللہ کام میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے آپ سناؤ اور بولو بھائی جہاں پہ آپ کو لگے گا نا بھائی میری بات س جہاں پہ آپ کو لگے ہے نا آواز کم آ رہی ہے
ہاں بھائی
مجھے بولنا ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں دوسری جگہ کیونکہ مجھے کزن نے پاگل کیا پانی لگا رہا میں چوری جا رہا ہوں بات ہاں بھائی اور میں آپ کو ایک شاعری سناتا ہوں اپنی سب سے پسندیدہ شاعری رات گہری تھی
کیا شاعری کہتے ہو
بھی سکتے تھے سنو بھائی رات گہری تھی توڑ بھی سکتے تھے ہم جو کہتے تھے کر بھی سکتے تھے تم جو
واہ واہ واہ واہ
وہی مجھے گیلا سارا کیا بھائی میں
ہاں بھائی بھائی پورا گیلا کریں گے جیر کو تو کوکر نانگ میں ہے نا اس لیے گیلا کریں گے تیر کو سب
بھائی کوئی بات نہیں بھائی میں کال ختم کروں نا دو کال ہے جب میں دو کالے ختم کروں گا بھائی ان کو میں انکو کیا میں کروں گا اب میں تھوڑا بزنس کے ساتھ ہوں
ہاں بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی کمار بھی دیکھاے گے بائی بائی بائی ہاں بھائی بھائی بھائی آپ نے تو شاعری آادھی بولی بھائی پوری شاعری تو بتا کے جاؤ نا بھائی یار آپ کیا شاعری بولتے ہو بھائی اچھی سی شاعری بتاؤ بھائی
بھائی یہ اچھی شعری بولو گی یی سب سے اچھی ہے
یہ بھی یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا قائم ہے اس نے بے خش نہیں کی ہم نے گزارش نہیں کی
واہ واہ واہ واہ
ہاں بھائی لویو بھائی کتنی ہے با گ کے شادی کر لیتی ہے تم ہمیں ڈڑا اس نے بیٹی پیدا کر دی ماشاء اللہ ماشاءلہ ء اللہ ماشاء اللہ میں ش بھائی میں ایک شہری بولتا ہوں آ کو مرزا غالب جی مرزاغالب جی بھائی مرزا غالب سنو گے بھائی
بھائی سناؤنا بھائی میں تووں سن رہا ہوں بھائی کتنی شعری سنانی ہے بھائی
مرزا غالب کیلی ہیں اب موت سے کو ہم سے سلا کرنے کرےےغالب شخص ہی بدل گیا جس کے لیے ہم زندہ تھے
واہ واہ واہ واہ
میرزا غالب تو استاد تھے بھائی
واہ واہ واہ واہ غالب مرزا غالب واہ کیا بولتے ہو
چتا نہیں بھائی
ہاں بھائی کل جانا ہے ٹیوشن بھائی ضروی جانا ہے بائیاھے نو بجے جانا ہے بھائی
بھائی سڑے ن یاد کیا بھائی آپ نے
ہاں بھائی یاد کروں گابھی شام کو بائی
بھائی کتنے سبجیکٹس کو یاد کر رہے ہیں اور کس کس کو کیا کیا کر رہے ہیں بھائی کل میں نہیں آ رہا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوگا نا آج بھائی اورآج بھی نہیں کر پاؤ گا تو اس لیے کل نہیں میں آ رہا ہوں پھر جب آپ کل صبح میں اگر ہم کریں ک کل صبح نہیں کریں گے کل شام کو کریں گے کیونکہ میں صبح کرتا ہ مگر میں لیٹ اٹھوں گا نا پرسوں سے ہمیں جانا پرسو سے جانا ہے ناساڑے نو بھائی ٹیوشن پانچ سو سے آٹھ بجے کیا کرنا کال پھر پھر پھر بائی پھر بائی ساھے آٹھ کیا کرنا کال
ہاں بھائی بھائی بھائی ٹھیک ہے سڑے آڑھ سے کریں گے برابر دست کال بھائی
آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے بھائی
ہاں بھائی بھائی بھائی بائی آڑھ بجے سے لیلکر برابر نو بجے تک بھائی بھائی بیٹھک
ہاں بھائی
ہاں بائی ب بائی بائے بائے ہاں بائی بائے بائے ب ب ب بائے
بائی مجھے اپنا بدلا لینا ہے بائی ان کو میں پانی میں
ہاں بتاؤ بھائی ہاں بھائی
آپ کدھر ہو بھائی
بھائی میں بھی ادھر پڈھو ہوں بھائی
بھائی آپ کو پتی ہے ادھر جیو ہے نا
ہاں بھائی
جیو کی سم بہت کم چلتی ہے مطلب کہ ایک اور ہے میں نے خود مجھے نا ایئرٹیل سم میں نے خود کا ہارس ب ڈالا ہے تو میرا دوسرا فون بھی ہاتھ میں ہے
اچھا بھائی
وہی جب ہم یہاں سے نلیں گے پھر جیو بھی چل گا چل گا نا
ہاں بھائی بھائی بھائی جیو بھی چلے گا اچھے سے بھی
ہاں بھائی ان شاء اللہ چلے گا بھائی
بھائی اچھا اچھا بھائی
ہاں بھائی
ہاں بھائی
بھائی بولو نا کچھ اچھا سا بھائی آپ کیا بات ہی نہیں کر رہے کچھ بولو نا اچھا سا
اچھا بھائی ہاں بھائی بھائی میں کیا بتاؤ بھائی عشکر نے نکلا کر دیا ک ورن نکمال کے چیز سے بھائی
اس کے بعس ہم تین کالے چار کالے کریں گے کن ایک اس کے بعس
ار یہ کرنا ہے اس کے بعد یار میں تھک گیا ہوں بہت بائی دن بھر کال کر رہا ہوں
ٹھیک ہے بھائی اس کے بت ایک کال کریں گے پھر میں جب فری ہو جؤںا مجھے لگ گا کال کر پاںا میں فون کر گاپٹھانا بھائی
ابے بھائی میں نہیں کروںا میں آپ شؤ کو کروں گا اس سیدھے کال میں اب تھک گیا ہوں بھائی بہت میں صبح سے کال
دیکھمبائی میں آج کال ہی نہیں تو مجھے سلمان کا نمبر دو گے بھائی
ہاں ہاں بھائی بھائی بھائی میں دوں گا سلمان کا نمبر بھائی
ہاں ٹھیک ہے بعد میں مجھے تو جب میں فری ہو جائے گا میں آپ ہی کو پہلے فون مجھے ہے سلمان کا نمبر مگر وہ اٹھارا نہیں تھا تو آپ
ہاں بھائی
ٹھیک ہے
ہاں بائے بائے ہاں بھائی ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی اور اچھے سے آنا ادھر سے آپ جب کوکر ناگ سے آؤ گے تو تو شام کو تو مجھے کال کرنا اچھے سے پھر جائیں گے گھومنے یار
ہبھائی
ہاں بھائی بتاؤ نا بھائی پھر جائیں گے نا بعد میں گھومنے وومنے بھائی اچھے سے بھائی
جائیں گے نا بھائی پہل جائیں گے نا سنو ہو کر کل کھیلیں
ہاں وہئے
کل آن جائیں گے سنو کر کھیلنے بھائی
بھائی دیکھیں گے بھائی کدھر جائیں گے بھائی
بھائی مجھے بولا آپ فٹ بال دیکھتے ہو فٹ بال کا کچھ ہوتا ہے آپ کو
ہاں بھائی فٹ بال کاتے بھائی
جچ فیورٹ پلیئر کون ہے بھائی
بھائی فورٹ پلیئر بھائی میرا روونالڈو بائی فوریٹ پلیئر بھائی
بھائی ککٹ کلتے ہو
ہاں بھائی کرکٹ میں بھی مجھے پسند ہے بابر اعضم بگ فین سر بابر اعظم کبائی میں لو ہے میرا بابر دم لو ہے بھائی بھائی نو وراٹ کوہلی نو دھونی آنلی بابر اعظم
بھائی بات سنو بھائی کل ہم جائیں گے نا ٹیوشن میں
ہاں بھائی بھائی ہاں بھائی آپ کو کہاں ک لانا ہے ٹیوشن بھائی آ نے تو ابھی بولا میں نکل آؤںا ٹوشن بھائی
اورئی پرارسو نہ وہی نا پھر میم کو بولیں گے ہمیں پکنک لے جاؤ
بائی اچھی بھائی ٹیوشن پرسوں سے بھائی بھائی سللما مجھے فون کر رہا ہے بھائی
بھائی نہیں اس کے بعد میرے سات ضرور یہ کال کرنا پھر مجھےانا ہے نا انہ کے پس میرا ویٹ کر رہا ٹھیک ہے بھائی بائی ابھی میں تو اس کو فون اٹاؤ گی جب تک وہ دس منٹ دن آ ہو جائے کیونوں کہ مجھے پھر ادھر ویٹ کر رہا ہے مجھے موسیی کو گغلط شک ہو جائے گا
ہاں بھائی بائی بائی ہاں بھائی بھائی بھائی اورلا شک ہو بع اس کے بعد کہاں کر پاؤ گے پھر آپ کو ا غلط شک ہو جائے گا بھائی کیا بتاتے ہو بھائی آپ
ایک بار میں میں دور ہوں میں بونوں سے دور اس لیے بول رہا ہوں کال کٹ ہو گیا اس کے بعد ہی میں دیکھ کوال کروں گا تو سے اپر تو فر کر رہی پیلس کے ساتھ ہی کال اٹھانا بھائی پلیز
ارے بھائی صبر کرنا دو کیا کرتے ہو بھائیتا ہے انسان بھائی
ہاں بھائی کد کیا بر بھائی بھائی چلو اللہ حافظ بھائی
ہاں بھائی میں نے بولا انسان بہتکتا ہے چو بیٹھا خدا حوالے
بائے بائےائی اللہ حافظسل علیکم
چلو چلو
بائی بھائی
ہاں بائی بائی ادر سے کاٹ کر رکھاول بھائی بائی
بائی کاٹ کال نہیں ہو رہا ہے وہاں سے
بھائی ادھر سے کٹ کرو نا بھائی ادھر سے کٹ کرو نا کال بھائی
بھائی مجھے کٹ ہی نہیں ہو رہا آپ بھی وہاں سے کرو نا
بھائی مجھے بھی کٹی نہیں ہو رہا ہے بھائی کال اس کو کیا کرے آپ بھائی
چوڑا بارہ منٹ برابر بائی خود کٹ ہوگا
ہاں بھائی اور بس بتا بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے اور بتاؤ یار کدھر جا رہا
سب ٹھیک ہے